السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسے ہے آپ
میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں
میں بھی ٹھیک ہوں الحمد للہ گھر پہ سب کیسے ہیں
شکر اللہ کا ساری تھی کیا ساری تھی
بس شکر چائے پی
ہاں بس ابھی اٹھا ابھی بھی
اچھا ٹھیک آج اسکول میں ہماری سائنس ٹی چر نے سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور پر لیکچر دیا تھا مجھے یے ٹاپک بہت دلچسپ لگا سوچا میں آپ سے اس ٹاپک کے بارے میں بات کروں
مجھے بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں پڑھنا بہت پسند ہے آج کا زمانہ واقعی سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے انسان کی زندگی پہلے ہی مقابلے میں بہت بدل چکی ہے کبھی سوچا ہے کہ اگر موبائل فون کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نہ ہوتے تو تو ہماری زندگی کیسے ہوتی
شاید بہت مشکل آج ہم چند سیکنڈ میں دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے شخص سے بات کر سکتے ہیں پہلے ایک خط کو پہنچانے میں کئی دن لگ جاتے تھے
بالکل سائنس نے صرف رابطے ہی نہیں بلکہ تعلیم کو بھی بہت آسان بنا دیا ہے اب اسٹوڈینٹس آن لائن لیکچرس دیکھتے ہیں ڈیجیٹل بکس پڑھتے ہیں اور گھر بیٹھے ریسرچ کر لیتے ہیں
بالکل ہمارے اسکول میں بھی اسمارٹ بورڈس لگ گئے ہیں اس پر ویڈیوز اور اینیمیشن کے ذریعے مشکل ٹاپکس بھی آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں
بالکل اور کمپیوٹر کی وجہ سے اسائنمنٹ اور پروجیکٹس بنانا بھی کتنا آسان ہو گیا ہے
ہاں لیکن ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال بھی ضروری ہے اگر اسٹوڈینٹ سارا وقت گیمز یا سوشل میڈیا پر گزاری تو اس کی پڑھائی متاثر ہو سکتی ہے
یہ بات بالکل ٹھیک ہے ہر چیز کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور اس کے اتنے ہی نقصانات بھی ہوتے ہیں ہمیں انسان کو ٹیکنالوجی کا استعمال اپنی ضرورت اور تعلیم کے لیے کرنا چاہیے
سائنس کی وجہ سے میڈیکل فیلڈ میں بھی بہت ترقی ہوئی آج ڈاکٹرس ماڈرن مشینس کی مدد سے بیماریوں کی تخشیش جلدی کر لیتے ہیں
میں نے سنا ہے کہ پہلے بہت سی بیماریاں لا علاج سمجھی جاتی تھی لیکن آج ان کا علاج مم کن ہو چکا ہے
بالکل بٹ ویکسینس ایکسرے ایم آر آئی اور بہت سی دوسری ٹیکنالوجیز نے لاکھوں لوگوں کی زندگی بچائی ہے
ٹرانسپورٹ میں بھی سائنس کا بہت بڑا کردار ہے آج تیز رفتار ٹرینز ہوائی جہاز اور الک ٹرک کارز سفر کا بہت ا بہت
اور جی پی ایس کی مدد سے لوگ آسانی سے اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں پہلے لوگ راستہ ڈھونڈنے میں بہت وقت ضائع کر دیتے تھے
سائنس نے کسانوں کی بھی مدد کی ہے نئے بیج بر مشین اور اریگیشن سسٹم کی وجہ سے پیداوار میں اضافہ ہوا ہے
بالکل اس سے نہ صرف کسانوں کو فائدہ ہوا بلکہ لوگوں کو زیادہ اور زیادہ بہتر غذا بھی ملنے لگی
مجھے لگتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسان کی زندگی کا ہر پہلو سے بہتر تر بنایا ہے
ہاں لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ٹیکنالوجیز ہماری خدمت کے لیے ہے ہمیں اس کا غلام نہیں بننا چاہیے
یہ بات مجھے بہت پسند آئی اگر ہم ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کریں تو یہ ترقی کا ذریعہ ہے اور اگر غلط استعمال کرے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے
اسی لیے ٹیچرس اور والدین ہمیں کہتے ہیں کہ موبائل اور انٹرنیٹ کو علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ضروری کام کے لیے استعمال کرو
آج کی گفتگو سے مجھے یہ سبق ملا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اللہ کی دی ہوئی عقل کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے کرنے کا نتیجہ ہے ان کا مقصد انسانیت کی بھلائی اور ترقی ہونا چاہیے
بالکل اگر ہم علم حاصل کریں محنت کریں اور ٹیکنالوجی کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کریں تو ہم اپنے ملک اور پوری انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں
بالکل آج کل سب سے پہلے تعلیم کی بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی نے اسٹوڈنٹس کے لیے علم حاصل کرنا بہت آسان بنا دیا ہے
بالکل پہلے کسی ٹاپک کی معلومات حاصل کرنے کے لیے لائبریری میں گھنٹوں گزارنے پڑھتا پڑھتی تھی آج کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی مدد سے چند منٹ میں بہت سی معلومات آتی ہے آن لائن کلاس اور ڈیجیٹل لائبرریز اور ایجوکیشنل ویڈیو سے پڑھائی کو زیادہ دلچسپ بنا دیا ہے
ہمارے اسکول میں بھی اسمارٹ کلاس روم شروع ہوئے ہیں ٹیچرز ویڈیوز اور پریزنٹیشنس کی مدد سے پڑھاتے ہیں جس سے مشکل مضامین بھی آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں
ہاں لیکن اسٹوڈنٹس کو یہ بھی دھ یاد رکھنا چاہیے کہ ٹیکنالوجی صرف مدد کا ذریعہ ہے محنت اور لگن کا کوئی بدل نہیں
بالکل صحیح اب صحت کی بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ سائنس نے میڈیکل فیلڈ میں سب سے زیادہ ترقی کیا
میں بھی اسی بات سے متفق ہوں اور ڈاکٹر ایکس اکسرے ایم آر آئی سی ٹی اسکین اور الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے بیماری کی تشخیص جلد کر لیتے ہیں ماڈرن آپریشن تھی تھیئٹرس اور ایڈوانس مشین نے مشکل آپریشن کو بھی ممکن بنا دیا ہے
اور ویکسینس کی وجہ سے بہت سی وبائی بیماریوں پر قابو پایا گیا ہے اس سے لاکھوں لوگوں کی جان بچتی ہے
بالکل ٹیلی میڈیسن کی وجہ سے دور دراز علاقوں کے مریض بھی ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ لے سکتے ہیں
بل بالکل اب ذرا کی تعریف آتی ہے زراعت کی تعریف آتی ہے ہمارے ملک زراعتی ملک ہے اور سائنس نے کسانوں کی زندگی بھی بدل دالی ہے
جی ہاں آج ماڈرن ٹریکٹرس ہارویسٹرس اور اریگیشن سسٹم کی وجہ سے کھیتی پہلے کے مقابلے میں زیادہ آسان اور بہتر ہو گئی ہے نئے بیج اور سائنٹیفک طریقوں سے پیداوار میں بھی اضافہ ہوا ہے
میں نے سنا ہے کہ ویدر فورکاسٹنگ بھی کسانوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے
بالکل اگر کسانوں کو پہلے ہی بارش یا موسم کی معلومات مل جائے تو وہ اپنی فصلوں کی بہتر دیکھ بھال کر سکتے ہیں
صنعت اور فیکٹریز میں بھی ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کی ہے
ہاں آج کئی فیکٹریز میں ماڈرن مشینس کا استعمال ہوتا ہے جس سے کام تیز بہتر اور کم وقت میں مکمل ہوتا ہے اس سے پیداوار بھی بڑھتا ہے اور محنت بھی کم لگتی ہے
کمیونیکیشن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے
موبائل فون ای میل اور ویڈیو کالس نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے آج کوئی بھی شخص دنیا کہ کسی بھی کونے میں رہنے والا دوست یا رشتے دار سے فورا رابطہ کر سکتا ہے
اور آن لائن میٹنگز کی وجہ سے بہت سی کمپنیز اور ادارے وقت اور پیسے دونوں بچا رہے ہیں
بالکل ٹرانسپورٹ کے میدان میں بھی سائنس نے بہت ترقی کی ہے تیز رفتار ٹرینز ماڈرن بسز الیکٹرک ویہکلز اور ہوائی جہاز نے سفر کو آسان اور تیز بنا دیا ہے
جی پی ایس اور ڈیجیٹل میپس کی وجہ سے لوگ بنا پریشانی کے اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں
ہاں اور لاجسٹک کمپنیز بھی ٹیکنالوجی کی مدد سے اس سامان کو جلدی اور بہتر تر طریقے سے پہنچاتے ہیں
لیکن مجھے لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی کا غلط استعمال بھی ایک مسئلہ ہے
بالکل اگر لوگ سارا دن موبائل گیم سوشل میڈیا یا بے ضرورت انٹرنیٹ پر گزارے تو وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور صحت بھی متاثر ہوتی ہے اسی لیے ٹیکنالوجی کو ہمیشہ توازن کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے
میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ٹیکنالوجی کو علم ریسرچ اور انسانی بھلائی کے لئے استعمال کرے تو یے سب سے بڑی نعمت ہوگی ورنہ اگر ہم اس کا استعمال کچھ غلط چیزوں میں کریں گے تو ہمارے لیے یے بربادی کا سبب بن سکتا ہے
بالکل لیکن مجھے لگتا ہے کی ٹیکنالوجی کا غلط استعمال بھی ایک مسئلہ ہے اگر لوگ سارا دن موبائل گیم سوشل میڈیا بے ضرورت انٹرنیٹ پے گزارے تو وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور صحت بھی متاثر ہوتی ہے
ج
ٹیکنالوجی کو ہمیشہ توازن کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے
آج کی گفتگو سے مجھے یے تو پتہ چلا ی سبق ملا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے تعلیم صحت اور زراعت کمیونکیشن اور ٹرانسپورٹ کے ہر شعبے میں انقلاب پیدا کیا ہے کبھی کبھار انسان کو سخت پر میلوں طے کرنا پڑتا تھا جس میں کئی دن لگ جاتے تھے آج کل وہی سب اور ہم ہوائی جہاز میں کچھ گھنٹوں میں طے کرتے ہیں کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے اس کے گھر کہیں میل چل کے جانا پڑتا تھا آج کل ہمارے موبائل فون ہے جس کی وجہ سے ہم سب سیکنڈوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں ویڈیو کال پہ دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کو
بالکل صحیح کہا آپ نے ٹرانسپورٹ کے
دشواریاں ہوتی تھیں
بالکل ٹرانسپورٹ کے میدان میں بھی سائنس نے بہت ترقی کی تیز رفتار ٹرینس ماڈرن بسز الٹ الیکٹرک وہیکلس اور ہوائی جہاز کے سفر کو آسان اور تیز بنا دیا جی پی ایس اور ڈیجیٹل میپس کی وجہ سے لوگ بنا پریشان کیے اپنی منزل تک
ہاں
بالکل ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان نعمتوں کا صحیح ذمہ دارانہ اور انسانی بلائی کے لئے استعمال کرے اسی میں ہماری اور ہمارے معاشرے کی ترقی چھپی ہوئی ہے انشاء اللہ ہم ہم ہمیشہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال اچھے مقصد کے لیے کریں گے اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے نہ کہ نقصان کے لیے
جی بالکل انشاء اللہ ہم ہمیشہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال اچھے مقصد کے لیے کریں گے
چلیے اللہ حافظ ئی تو ب